ہلو
سلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو آپ
میں بالکل خیریت آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
جی اللہ کا شکر ہے یہاں بھی سب خریت ہے آپ کے یہاں سب خریت ہے امی جان ابو جا ن اور آپ کے خاندان میں سبھی لوگ
جی بالکل ہمارے یہاں پے بھی سب خریت ویسے آپ فرمائیے آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی
آپ کا نہیں ہے بولے تھے آپ کا کھانا مل گیا
جی ابھی کھانے کی تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں
اب کون سی کھانے کی تیاری ہوری دوپہر کا کھانا تو اپ کا ہو گیا ہو گیا
ابھی شام کی کہاں ائی شام کا کھانے کی تیاری کیونکہ نا ہم ہماری فیملی جوائنٹ رہتی ہے بہت فیملی ابھی سے ہم شروعات کرتے ہیں نا جب بھی ہم آٹھ بجے تک فری ہو پاتے ہیں
بالکل اس میں بھی کافی لگتا تھا پورا سمے کھانا وغیرہ میں ہی لگ جاتا ہوگا آپ کا
جی بالکل بالکل
اب اور سمے وغیرہ نہیں ملتا ہوگا
جی وقت تو بالکل نہیں ملتا یہ روزمرہ کے کاموں میں اتنا ہی وقت نکل ہی پاتا ہے کہ مطلب ہم لوگوں کی اچھے سے مہمان نوازی کر سکیں گھر میں کھانا وانا دے سکیں
بالکل یہ یہ سب کے چکر میں اپنے لیے بھی سمے وغیرہ نہیں مل پاتا کے کہیں آنا جانا بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ کھانا وغیرہ میں سب سمے وغیرہ نکل جاتا ہے جب بڑی ہاں ا پریوار وغیرہ ہو
ہاں بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہاں ہی وقت ہے ہم لوگوں کی زندگی میں کیونکہ یہ روزمرہ کی زندگی انسان کی ہوتی ہی ایسی ہے
بالکل صحیح کہہ رہے ہو تو ویسے بچے وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو سنبھالنے میں بھی اور زیادہ ہو جاتا اور سمئے نہیں ملتا جو بچہ کچا جو سمے بھی مل جاتا ہے نا تو وہ سارا سمے انہی میں ہی چلا جاتا ہے
جی جی بالکل بالکل
ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آج آپ نے کھانے میں کیا بنایا تھا
جی آج کھانے میں ہم نے نا بریانی بنائی تھی سالن بنایا تھا ابھی روٹیاں بھی بنائی تھی
بالکل دیکھا جائے تو آپ کے یہاں پر تو چھوٹی سی دعوت ہو جاتی ہوگی آپ کے یہاں پر دیکھا جائے تو روز دعوت ہی ہو تی ہوگی
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کیونکہ کبھی بچوں کی فرمائش رہتی ہے کبھی کچھ کھانا ہے کبھی کچھ بڑوں کی فرمائش رہتی ہے کبھی کسی کی فرمائش کبھی کسی کی فرما تو فرمائش کرنے میں سارا دن کچن میں کھڑے کھڑے ہو جاتا ہے ج
ادھر اوپی ہے تو ایسا بھی دیکھا جائے کہ ا گھر کا ہی کھانا کھائے تو زیادہ ہی اچھا ہے کیونکہ سارا پوس ٹک آہار مل جاتا ہے باہر کے کھانے سے ضد کرنے سے تو اچھا ہے کہ گھر میں بنا کے کھائے تو وہی زیادہ اچھا
جی بال کل بالکل ہم گھر پہ کھانا پکاتے ہیں ہم باہر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں نہ ہی ہم چھوٹے بچوں کو باہر کا کھانا کھلاتے ہیں کیونکی باہر کا کھا غیر صحت مند ہی ہوتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے یہ ہے کہ باہر کا کھان نہ دیکھا جائے تو پھر سواد تو رہتا ہے پر کو دیکھا جائے تو پورا صحت کو اتنا نقصان کرتا ہے باہر کی چیزیں وغیرہ کھانے وغیرہ سے اتنی ساری بیماریا آ جاتی ہے برسات کا بھی موسم ہو رہا ہے اس میں بھی باہر کی چیزیں کھانی نہیں چاہیے لوگوں کو کافی زیادہ چٹپٹا کھانے کا من ہوتا ہے یہ سب چیزوں سے باہر کے طرف دور ہی رکھنا چاہیے کیونکہ برسات کا موسم رہتا ہے مکھیان وغیرہ سب کھلا رہتا ہے گندگی ہو جاتی ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے
یہ لائٹ والے کیڑے آتے ہیں پانی بھرا رہتا ہے جگہ جگہ صاف ستھرا پانی یوج نہیں استعمال نہیں کرتے ہیں تو مسئلے تو ہو جاتے ہیں اور بچوں کے صحت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے بچوں کے غیر صحت مند چیز ہوتی ہے باہر کا کھانا نہیں کھلانا چاہیے باہر آئجین کا دھیان نہیں رکھ پھر
بالکل صحیح کہہ رہی ہے تو کھانا ہی بنا کے کھاجے بچے اور ویسے بھی باہر کی چیزیں جو ہوتی ہے وہ بھی زیادہ باہر جیسے مومو ہو گیا چائنیز وغیرہ بھی زیادہ نہیں کھانا چاہیے یہ کیو کی مدے والی چیزیں ہے مدا والا چیزیں تو صحت کو اور زیادہ نقصان کرتا ہے موٹاپا وغیرہ انے لگ جاتا ہے باہر کی چیزیں کھانے سے کافی سارے سمسیا ہونے لگ جاتی باہر کی چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تب
جی جی جی ویسے اپ نے دیکھا ہی ہوگا نا کہ باہر مطلب کتنے خراب طریقے سے کھانا منگاتے ہیں کیڑے مکوڑے پڑتے ہیں رات میں بارشوں کے موسم میں ابھی وہ تیل کو بار بار ایک ہی چیز کو بار بار ایک ہی تیل میں فرائی کرتے ہیں جوکی ہمیں بیماریاں دیتا ہے ہماری صحت کو خراب کرتا ہے ہمیں ایسے ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں باہر کا کھانے سے تو ہمیں جتنا ہونا چاہیے باہر کا کھانے سے بچنا چاہیے باہر کا کھانا ملاوٹی ہو گیا ہے زیادہ
بالکل صحیح کہہ رہی ہے باہر کا چیزیں دیکھا جائے تو بیچ میں رہا کوئی اچھی چیز استعمال نہیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے بناتے ہے اس لیے ہو سکے باہر کی چیزیں کم کھائے کیونکہ بیماریاں کافی آ جاتی ہے کئی اور موٹاپے کی سمسیا ہونے لگ جاتی ہے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے بال جھرنے کی بھی سمسیا ہو جاتی ہے چہرہ روکھا سکھا س ایسا ہو جاتا ہے اور کوئی کام اور ایک بار موٹاپا آ جاتا ہے تو گھر کا سارا کام کرنے میں کافی السی ہو جاتا ہے شریر اور التی ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا سمار ہوتا ہے اسی لیے باہر کی چیزیں کھانے وغیرہ سے بچنا چاہیے باہر کو چیزیں میں جو
تو اپ نے دیکھا ہوگا ہاں بالکل اپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مطلب باہر کا کانا کھا کے چھوٹے چھوٹے بچے اچے موٹاپا ہو رہا ان کو انکھوں میں ویکنیس ہو رہی ہے دقت ہو رہی ہے مسلس کمزور ہو رہی ہیں باہر کا کھانا کے پتا نہیں باہر کے کھانے میں ایسی کیا ہی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کا مطلب عادتیں بنا دیتی ہیں بچوں کی
کافی لوگ بچے دیکھتے ہیں شام کا جیسے چل ہوتا ہے بچے لوگوں کو باہر جی مجھے اتا ہے یہ سب چیزیں بچنا چاہیے ایک دو بار کھا لیتے ہیں تو پھر عادت بن جاتی ہے پھر بار بار باہر کی چیزیں کرنے کا من ہوتا ہے یہ سب چیز جی ان کو بتانا چاہیے کہ باہر کی چیزیں جتنا ہو سکے اتنا کم کھائے کیونک دیکھا جائے باہر کی چیزیں کھان تو کافی سمس صحیح ہو جاتی بیماریاں آنے لگ جاتی ہے یہ سب چاؤمین وغیرہ دیکھا جائے تو یہ تو صحت کو اور زیادہ نقصان کرتا ہے کیو کی پچنے میں کافی زیادہ سمے لگ جاتا ہے یہ سب چیزوں کو کھانے جو یہ پیزا وہ وہ ہوتا ہے
جی بالکل ہمیں اپنے گھر پہ بنانا چاہیے اچھا کھانا اور اس میں سبزی وغیرہ زیادہ ایڈ کرنی چاہیے جیسے کہ وٹامن ای سے سبندت ہو گیا وٹامن ڈی سے سبندت ہو گیا کھانے پینے کی چیزیں اور اس سبزی ہو گئی اس سے ائر ائرن سے بھرپور ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے حساب سے گھر کی چیزیں بھی اس میں ایڈ کر لینی چاہیے جس سے کیا ہے نا صحت بھی اچھی رہتی ہے تا ہمارا جسم بھی تر و تازہ رہتا ہے ہلکا محسوس کراتا ہے پھرتیلا محسوس ہوتا ہے اس سے اور ہمیں نا زیادہ سے زیادہ بچوں کے کھانے میں دودھ دہی ہری سبزیاں پھل فروٹ یہ چیزیں شامل کرنی چاہیے جس سے نا اں بچوں کا جسم مضبوط ہوتا ہے اور طاقتور بھی بنتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے کے کھانا کھانے سے گھر کی چیزیں کھانے سے سارا پوشٹک آہار وغیرہ مل جاتا ہے جو شریر میں کوئی چیز کی کمی رہتی ہے وہ گھر کا چیز کھانے سے پورا ہو جاتا ہے اور گھر کی چیزیں کھانے سے اپنے سواستھ بھی اتنا ہل کا اچھا رہتا ہے بیماریاں دور رہتی ہے کیونکی آ دیکھا جائے تو کافی زیادہ بیماریاں اتی رہتی ہے تو اس کو لڑنے کے لیے بھی ہمارے شریر میں طاقت وغیرہ ہونا چاہیے کافی بچے لوگوں کا دیکھا جاتا ہے پاچن شکتی کمزور ہو جاتی ہے باہر کی چیزیں کھانے سے سے یہ سب دیکھا جائے تو چھوٹی عمر سے یہ بیماریاں ہونا کافی خراب بات ہو جا تی ہے اس لیے چھوٹی عمر سے ہی دیکھا جائے بڑے تک بھی باہر کی چیزیں نہ کھائے تو کافی اچھا ہے سا شریر وغیرہ کے لیے بھی اچھا ہے کیونکی دیکھا چھوٹے بچوں کی عمر جو ہوتی ہے وہ بڑھنے کی عمر جو ہوتی ہے اسی میں باہر کی چیزیں تلی ولی چیزیں کھالیے تو سواستھ کے لیے کافی زیادہ نقصان دائک ہوتا ہے تو یہ سب چیزوں سے بھی بچ کہ گھر کی چیزیں کھائے سبزیاں وغیرہ تو کھانے ہی چاہیے کیونکی بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ سبزی کھانے میں کافی ناٹک کرتے ہیں تو اس ٹائم بھی ایسا بنا کے دے کے بچوں کو کافی زیادہ اچھا لگے باہر چیزیں کھانے کم کھانے کا من ہو تو گھر میں سب سوادشٹ بنا کے دیں گے تو بچوں کو بھی کافی زیادہ اچھا لگے گا
جی بالکل ہم وہ ہی تو ہم بول رہے ہیں جو باہر ملتی ہیں چیزیں ان کو اچھے طریقے سے ہائجین کا دھیان رکھتے ہوئے گھر پہ بناؤ اپنے بچوں کو اچھا کھا پہلے اپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں ہاں کچھ لوگ بڑے بزرگ لوگ ہوتے تھے ہمارے ابو ابو جان کے وقت مطلب کہ وہ اچھا کھاتے تھے ہیلدی کھاتے تھے تو ان کو بیماریاں نہیں ہوتی تھیں ان کی مسلس وغیرہ ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہوتی تھی اور مطلب بہت زیادہ اشٹ پشٹ ہوا کرتے صحت ان کی بہت زیادہ اچھی رہتی تھی آج کے زمانے میں دیکھو جیسا کھاتے ہیں آج کل تو سب چیز ملا وٹی آ رہی ہے پیکنگ کی دودھ ہو گیا دہی ہو گیا چھانچ ہو گیا آٹا ہو گیا سب ملاوٹی آ رہا ہے تیل ہو گیا سب باہر سے ملاوٹی آ رہا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے آج کل دیکھا جائے تو سب ملاوٹی کھانیں کھاتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ملا ہوا ہی رہتا ہے اری اور باہر کی چیزیں کھائیں گے تو اور بیمار ہوں گے پہلے کے لوگ اتنے تندرست اس لیے ہوتے تھے کیونکہ سب شدھ کھانا کھایا کرتے تھے یا گھی دودھ سب اپنے میں اگاتے تھے وہی کھاتے تھے جن کی وجہ سے کافی لمبے لمبے عمر تک بھی وہ جیوت رہ پاتے تھے ان کی ہڈیاں اتنی مضبوت رہتی تھی اتنی فتی لے رہتے تھے پہلے کے لوگ کیونکہ سب شدھ وغیرہ کھانا کھایا کرتے تھے آج دھیرے دھیرے دیکتے ہر چیز میں ملاوٹی ہو چکا ہے اور اوپر سے میدا والی بار کی چیزیں کھائیں گے تو اور بیمار پڑیں گے یہ سب چیزوں سے بھی ہمیں بچ کے ہی رہنا چاہیے
بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے یہ باہر کا کھانا مطلب ہمارے لیے جہر ہے ہلکا ہلکا ادیمہ زہرا ہے اس سے کیا ہے کہ طبیعت ہے نا ساز رہتی ہے صحت خراب رہتی ہے یہ بچنے میں وقت لیتا ہے اللا یہ بہت ہی بیکار چیز ہے اور بچوں کے لیے تو بہت زیادہ بکار چیز ہے ہمیں یہ کم سے کم مطلب استعمال کرنا چاہیے اس کا باہر کے کھانے پینے کو کم کھانا چاہیے اپنے بچوں کے کھانے پینے میں ہمیں اچھا ہیلدی کھانا استعمال کرنا چاہیے یوز میں لینا چاہیے بچوں کو چ ڈالنی چاہیے اچھا کھانا اچھا کھانے کی عدیں دودھ وغیرہ یہ سب چیز لینی چاہیے بچوں کو
بالکل صحیح فرما رہی ہے با بچوں کی ا دیکھا جائے تو ہائٹ وغیرہ بھی بڑھتی ہے عمر وغیرہ بھی اچ اچھے سے رہتی ہے کافی اچھ اچ سے تندرست ہو جاتے دودھ وغیرہ دہی وغیرہ کھانے مجبوط رہتی تو یہ سب چیزیں تو کھلاتی رہنا چاہیے ان کے صحت کے لیے کافی زیادہ اچھا رہتا ہے
جی بالکل آپ سے صحیح پت ہے مجھے نا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا شکہ